ہیلو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
سلام علیکم کیسی ہو کیسی ہو خیریت سے سب
ٹھیک ہے باجی خیریت سے ہیں آپ فرمائیے کیا کر رہی ہیں
ہیلو
جی بالکل بالکل جی جی
کیا
امی جان بھی ٹھیک ہے ابو جان بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب اچھے ہیں باجی آپ بتائیے کیا کر رہی تھی
ہاں بیٹھی ہوں پنکھے کے سامنے
جی جی جی جی جی بہت اچھی بہت اچھے اور باجی آئیے تھوڑا علم کے بارے میں بات کرتے ہیں باجی نماز پڑھی آج آپ نے
ہاں پڑھی تھی
کتنا ٹائم لگتا ہے باجی آپ کو دس سے یا پندرہ منٹ ٹھیک ہے نا دس سے پندرہ منٹ مطلب
پندرہ منٹ پن پندرہ منٹ لگتی ہیں
بھائی نا دس یا پندرہ منٹ لگتے ہیں باجی اپن کو نماز میں اپن مارکیٹ جائیں گے شاپنگ کرنے یا گھومنے جائیں گے پورے پورے دن لگ جائیں گے کہیں جانا ہوگا نیند کھلے گی آپ کی اے کچھ کرنا ہوگا نیند کھو لے گی پر نماج کے لیے شیطان بہکاتا ہے باجی صحیح بات ہے نا نماج کے لیے شیطان نماج کے لیے شیطان فرما بہکاتا ہے تو اپن جیادہ سے جیادہ کوسس کرے کہ آجان سن کے ترنت وجو بنائے وجو بنانے کے بعد ترنت نماج میں جے نماج میں سجدہ میں جائیں آپ کی نماز کی اتنی بڑی اتنی بڑی نیکی ہے باجی نماز ک نماز کے آگے آپ کی سب کٹ جائے گی ا نماز آپ نماز اتنی اتنی زیادہ ضروری ہے نماز اتنی زیادہ ضروری ہے نماز کی کیا بتائیں ہے پانچ ٹائم کی نماز ہوتی ہے باجی پندرہ منٹ ہوتا ہے اللہ تعالی کے سامنے سر جھکائیں گے جبھی نہ کچھ دیں گے اللہ تعالی کے سا منے سنے اللہ کے سامنے اپ نے سر نہیں جھکایا اور رو رو کے مانگ رہے اللہ پورا نہیں ہو رہا یہ ارے کچھ اللہ کو یاد کرو نا اللہ کو یاد کرو پھر دیکھو اس کا رچ کیا ہوتا ہے باجی ہے اپنے اپنے بچے شو کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکھائیے باجی اپنے بچوں کو بولیے اپنے بچوں سے کہیے کہ یہ نماز پڑھیں اچھی تعلیم پڑھے کران قران پڑھیں شورے پڑھیں یاشین پڑھیں بجی اور باجی اپ بتائیے
صحیح فرما رہی ہو اپ ہمیں نواز پڑھنی چاہیے مطلب کی کوئی بھی کام چھوڑدو کرنا پر نماز پڑھنا مت چھوڑو بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کو ادا کرنی پڑتی ہے
دیکھیے دیکھیے باجی باہر دیکھیے کیسے کیسے افواہ ا رہاالے لوگ کیسے کیسے کیا کہہ رہے ہیں ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیں گے آپ ہیں عزت کرنا سکھائیں گے ماں باپ بالدین باجی اپا بھائی جان کی عزت کرنا سکھائیں گے تو اپ کے بچے بڑے ہو کے اٹومیٹک سب کی عزت کریں گے اپ اپنے بچوں کو عزت نہیں سکھانا سکھائیں گے عزت نہیں سکھائیں گے نماز نہیں سکھائیں گے باجی تو اپ کے بچے نہیں کریں گے دوسرے راستے میں جائیں گے ایں اپ اپن لوگ کو کیا ملنے کیا ملنے والا ہے باجی اپن لوگ کے یہاں کچھ نہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ملنے والا اپن کا اخرت میں ملنے والا ہے جہاں اپن کو نیک کاموں سے ملے گا نیک کام کریں گے تو اپن کو جنت ملے گا برا کام کریں گے تو اپن کو ملے گا تو زیادہ سے زیادہ اپن دیکھیے دن چل نہیں رہی ہے ہے دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے دین کو اپنے اس پڑوس اگل بگل جو بھائی بھوکے ہوں بھوکے مت سونے دی جی باجی کھانا بالکل ان کو کھانا دیجیے ان کو گھر میں پہنچائیے کیا اپا امی جان اپا جان خالا جان جو بھی لگے ہیں اپ کی آپا جان کھانا کھایا نہیں بیٹا اج نہیں کھایا کچھ نہیں بنائے ارے آپا جان رکیے بھوک کہ مت سوئیےگا میں اپنے گھر سے لا کے دیتی ہوں میں اپنے گھر سے لے جا کے دوں گی اللہ اس کا کل ڈبل کیا کہ ڈبل دے گا باجی
جی صحیح فرما رہی ہو اپ باجی صحیح بول رہی ہو
بالکل ڈبل دے گا اسی لیے اپنے آس پڑوس کچھ زیادہ ضروری ہوتا اپن سے بھی زیادہ ضروری آس پڑوس کو ہوتا ہے ان کو دیکھو
ایک بار خود مت کھاو پر کوئی دوسرا بھوکا ہے اسے کھلاو
بالکل بے شک بے شک صحیح فرمائی آپ نے بالکل باجی بالکل اپنے پریوار کو بھوکا مش شوونے دیجیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سکھائیے آج کل دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے افواہ اڑا رہے ہیں لوگ آج کل اپنے ہی شگے نہیں ہے باجی کسی کا وشواس اور کسی کا بھروسہ بالکل مت کریے گا اپنے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کے اگارجن خود بنیے اپنے با کو خود لے کے جائیے خود لے کے جائیے خود چھوڑے
اب کی ماں اب کی امی ابو کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے کہ کوئی بچے کی سکھات آئی تو بچے سے نہیں پوچھیں گے کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے جو سامنے والا دوسرا بولے گا نا اس کی بات کو مانتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
ہوں
باجی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ ہمارے بچے نیک راستے میں چلے ہمارے بچے چھ نیک بنے اور بھا جی آپ کچھ بولنا چاہیں گی
ہاں جی آپ نے جو بولا نا وہ صحی بولا میں سہمت ہوں آپ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ الحمد للہ
ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے اللہ نے جو ہمارے لیے نیم بناائے ہیں انہیں ہمیں سب کو ادا کرنا چاہیے
جی جی بالکل صحی فرما رہی ہے
ہاں اللہ نے ہمیں گھونگٹر میں رہنے کے لیے بولا ہے تو ہمیں گھونگھٹ میں ہی رہنا چاہیے
ہر وقت سر میں دوپٹہ آپ کے رہنا چاہیے اجان ہو رہی دوپٹہ ادھر ادھر پڑا ہوا ہے آجان سن کے ترنت دپٹہ سر میں ڈالو نہیں شیتان ہاوی ہو جاتے ہیں باجی
جی صحی فرمارہے ہے بک
تو آجان سنو آجان جب ہو بجی تو آجان کے پیچھے پیچھے اجان ادھر ہو تو آجان کے پیچھے پیچھے آپ بھی بولیے آجان گور سے سنیے مارکیٹ میں ہے بازار میں ہے گھر میں ہے کچھ کام کر رہی ہے چھوڑ دیجے پہلے آجان سنیے آپ اس کے بعد اجان آمین ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی کام کرنا شروع کریے باجی اور مشم اللہ کر کے مسم اللہ پڑھ کے ہی کوئی کام شروع کرے بجے کوئی کام کریے مس بلہ کی برکت اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے باجی اتنی اچھی ہے کہ مس م اللا کر کے کچھ شروع کریں گے آپ کا پورا ہوتا ہے
یہ صحی فرم رہی ہو آپ ہم ہے نا سب چیز جو ہم اللہ نے کیے ہمارے ہمارے لیے رول بنائے ہیں نیم بنائے کای بنائے ہمیں ان سب کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ ک نہیں ہے جو ہمیں سمجھتے ہیں مطلب کہ ہم سے بات تو نہیں کرتے پر ہماری باؤناؤں کو سمجھتے ہیں ہم انہیں سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ادا بھیی کرتے ہیں
الحمد للہ شبحان ماشا اللہ بہت اچھا فرما رہے ہیں آپ باجی بہت اچھی بات بہت اچھی بات بتا رہی ہیں
ہاں میں نہ
اور باجی گھر میں سب اچھے ہیں
ہاں سب خریٹ ہیں اللہ تعالی دعا ہے رہم ہے برکت ہے ان کی
ہاں اچھے ہی رہنے چاہیے باجی گھر والے اچھے رہیں گے تو اپن بھی اچھے رہیں گے اسی لیے دعا کریے گھر والوں کے لیے نماز میں دعا کریے نماز پڑھی ان کے لیے آخرت کے لیے دعا کریے نماز پڑھیے ا سب کچھ کے لیے دعا کری کہ وہ ہمارے ماں باپ والدان امی جان ابو جان سب سلامت رہے سب اچا اچھے رہے ان کے پیچھے ہم بھی اچھے رہے ان کے پیچھے ہم بھی اچھے رہے
اچھا مطلب کہ امی ابو جان خوش رہتے ہیں نا تو بچے لوگ اپنے آپ آٹو میںٹ خوش رہتے ہیں
بےشک بالکل صحیح فرمایا آپ نے
گھر میں خوشیا ہوتی ہیں نا بڑے بڑے لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو
اور باجی بچے کیا کر رہے ہیں
میرے بچے میرا سہزادہ ہے وہ سو رہا ہے اسکول سے آیا تھا تھک گیا تھا
شبحان اللہ شبان اللہ الحمد للہ بہت اچھی تعلیم دی ہے اپنے اپنے بچوں کو
ہاں مطلب اسکول سے آ گیا تھا تو میں نے اس کو ارگ وورگ کروا دی کھانا پھانا کھلا کے پکھھ گیا تو بولا ممی سونا ہے مجھے تو میں نے بول دیا سو جاؤ اور سہجادی کا بھی ٹیوسن گئی ہے
بہت اچھی بہت اچھی ہے والدین ہے بہت اچھی ماں ہے بہت اچھی اچھا سکھایا بچوں کے میرے بچے بھی آئے باجی اسکول سے امی جان میرے کو بہت تیز سے بھوک لگی ہے کھانا دیجیے میں نے بچوں کو دونوں بچوں کو کھانا نکال کے کھلایا کھانا کھلانے کے بعد میں بولا بیٹا سو جا امی جان میری آنکھ میں درد ہے بیٹا سو جائیے آپ سو لیں گے تو آپ کا شر صحیح ہو جائے گا میں نے سلا دیا بچوں کو وہ آپ ساڑھے چار بجے اٹھاؤں گی باجی ٹیوشن جائیں گے ٹیوشن سے آئیں گے آٹھ بجے وہاں سے تھوڑا کھیلیں گے باجی کھیلنے کے بعد تھوڑا ہوم ورک کرائیں گے نو بجے سے ساڑھے دس بجے تک باجی کھا کھائیں گے کھانا کانے کے بعد تھوڑا سا ٹہلیں گے ٹہلنے کے بعد تھوڑا سو ہو جائیں گے پھر صبح وہی کام باجی
ہاں وہ تو روز نہ تو رو روٹین ہو گیا ہے کام کرنے کا تو روز کا روٹین ہے اسی ٹائم سب کچھ کرنا پڑتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمارہے ہیں
تیار کرو شوہر کے لیے ناشتہ بناؤ پھر تیار کرو سب کچھ مطلب کہ سور نے میرے جاتے ہیں بجنس کر رہے ہیں میرے شوہر انکو کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے سارا پھر سہزابی سہزابی ان کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے پھر امی ابو ہے سارے پریوار کا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے اپنے لیے تو ٹائم نہیں ملتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اپنے لیے بھی ٹائم باجی نکالیے اپنا بھی ضروری ہے صحت مندند کر آ اپنا بھی بہت
پر مطلب کہ پہلے نا گھر والوں کا کام دیکھتا ہے کہ چلو ا پہلے ان کا کر لیں اپنا تو کر ہی لیں گے
جی جی جی بالکل صحیح فرمائی بہت اچھی بہت اچھی ہیں باجی آپ
تی ہوں گاوا امی ابو ہے سوہر ہے باچی ہے کھانا ہے ان کا سب کرتے ہو پھر بعد میں جو اتنا ٹائم بچتا ہے اس
بالکل صحیح فرما رہے ہیں باجی بالکل صحیح فرما رہی ہیں بہت اچھی والدین ہے بہت اچھا اچھی ماں ہے بہت ہی اچھی ہے بہت اچھا آج فرمایا آپ نے بہت اچھی لائن بتائی ماشاء اللہ شبان اللہ الحمد للہ بہت اچھی بات بتائیں آپ
جی مجھے آپ سے گفتگو کرے کے بہت اچھا لگا
میرے سے میرے کو بھی باجی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آج میرے بچ اچھے صبح باجی چھ بجے اٹھے ہیں بولے امی جان میرے کو پیزا کھانا میں بیٹا جنک فروٹ کھانے سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہیں کیسے کیسے باہر کا آئلی سامان خراب سامان رہتا ہے نہیں بیٹا نہیں میں نے جید کرلی ہے باجی میرے کو کھانا ہے کھانا ہے میں بولیے ٹھیک بیٹا میں آج بنائی گھر پہ بنائی پیجا باجی ان کو دیا یہ لے کے گئے لنچ وہاں سے آئے اسکول سے امی جان میرے دوستوں نے فرمایا آپ کی امی جان بہت اچھا پیزا بنائی ہے بیٹا ا پھر لائی میں کہی بیٹا آپ نے کھلایا بہت اچھا کام کیا بیٹا نے اللہ انہیں کے رزق سے ہم کو دیں گے میںائی پھر کل بنا کے دوں گی پھر ان کو لے جا کے کھلا دیجیے گا کوئی کہے کہ ارشد بھائی کھلا میرے کو متا مت کاریے گا اس کو تھوڑا سا ہی دیجیے گا پر دیجیے گا سیر کر کے ہی کھائیے گا مل بانٹ کے کھانا چاہیے
چلو ٹھیک ہے خدا حافظ بعد میں بات کرتی
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا باجی پھر ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ